اسلام علیکم
وعلیکم السلام
ہیلو ہاں افجا ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ
اچھا اور آپ ہم بیٹھے ہیں اور آپ کیا کام کرتے
ہم دکان کا کام کرتے ہیں کرانہ دکان ہے ہماری
ہممم
کرانہ دکان ہے ہاں اس میں کرکرے وغیرہ یہ بکتے ہے اور جو ہے کام ذرا ابھی ذرا ایسا کمزور چل رہا ہے ہمارا اس لیے تھوڑا ادھر ادھر تو سوچ رہے ہیں کلاس ولاس کا آن لائن کلاس وغیرہ ہاں
اچھا ہم بھی کچھ نہیں کر رہے گھر میں ہاؤس وائف ہے اور آپ آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور کیسے ہیں لوگ
ہماری فیملی میں چار جن ہیں میں ہوں پاپا ہیں امی ہیں اور میری وائف ہے ہاں ہاں اور جو ہے اور میرے ادھر پاپا پاپا کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کے پیروں میں درد ہے ایسا کام چل رہا ہے
ہ تو ابھی آپ کیا کام کرے کس دکان ہے صرفپ
میری کرانے کی دکان ہے
اچھا
کرانے کی دکان ہے میری اور اھی ایک دکان ہے ادھر جو کراائے سے دی ہوئی ہے ایسا کام نہیں ہاں تو اپنی دکان کام چل رہا ہے دکان سے تھوڑا وٹ ہوتا ہے ہاں اور آپ آپ کیا کر رہے ہو
ہم کچھ نہیں ہم بیٹھے ہماری خال ساز کیا وہاں آئے تھے بیٹھنے
کھنڈوا میں ہوں کیا آپ ہردا میں ہوں
ہاں ابھی ہردہ میں ہی ہے وہیں رہتے ہیں
ہردہ میں ہی ہے ابھی
ہاں اور آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے
میری امی کے تھوڑی طبیعت ہاں ٹھیک ہے کیونک کے پیروں میں سجان رہتی ہے امی کی جو پیروں میں سجان رہتی ہے
اچھا اور کھڈوا میں کون کون کھڈوا میں اور کون کون سی جگہ ہے گھومنے لائق
کھڈوا میں نااکسن ہے گھومنے لائق ناگسن سنے اور ایک اور ٹیگور پارک ہے اور ایسے ہی ہے دو تین جگہ ہے گھنٹہ گھر بازار چلے جاؤ گھنٹہ گھر ہے املی پورہ ہے ادھر جیسے کپڑے وپڑے لینا املی پوراہ میں گھنٹہ گھر میں بدوارہ باز رہ ہے یہ ملتا ہے
آئیے گا پھر آپ نے کبھی ہردا آؤ تو ہم نے تو بہت سناتا خلوا اچھا ہے
دیکھو ہر ہر ہردہ میں بھی ہمارے چاچا رہتے ہیں ہمارے حصتے آ رہے ہے ہردا میں ہاں کبھی ہم ہم گردہ گئے تھے ہ سب گئے تھے ہم دو تین ایک آدھ سال ہو گئے جب گئے تھے گوم گھومنے گئے تھے
اچھا
ہاں
اور آپ کی وائف کچھ کام وغیرہ کرتی ہے نا کہ ہاؤس وائف ہے
ہاؤس وائف ہے تھوڑی سلائی ولائی کرتی ہے تھوڑا ایسا کام ہے
اور آپ کی شادی کا کتنا سالوں
ہ دس بارہ سال ہو گئے ہیں اور آپ اور آپ کے سہر کیا کرتے ہیں
میرے شوہر کی موبائل کی دکانیں کوئک نام سے ریپئرنگ کرتے ہیں وہ کھنڈوا میں رہتے ہیں ابھی اور میں ہردا میں رہتی ہوں تھوڑا اچھا ہاں وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھار ہردا
ہاں
ہاں ایک بیٹا ہے ہمارا
ہاں
اچھا اور
اور آپ کے ابا کیا کرتے ہیں
میرے ابا ٹھیک دار ہے
اچھا آپ کیا اب ٹھیکےد آ رہے ہیں نا
چھوٹے موٹے ٹھیکے دار چھوٹے چھوٹے ھیکے لیتے ہیں
ہاں اچ اچھا مکان کا ٹھیکہ لیتے ہیں نا
ہاں بنگار کا کام کر لیتے
ہاں وہ بڑھیا ہے آاں اور جو ہے ہمارا بھی ہے
اچھا آپ کا خود کا مکان ہے
ہاں خود کا مکان ہے ہمارا اور خود کا مکان ہے اور ایک مکان ادھر ہے اور
س دو مکان ہے
ہوں ہوں
اچھی بات ہے اور آپ کتنے بھائی بہن ہو
میں اکیلا ہوں بھائی بہن ہے اور آپ کہاں ہردہ میں رہتا ہو ہے نا ہاں ہردہ ہردہ ہردہ میں کہاں رہتے ہیں آپ مان پورا
اور آپ کی وائف کے کتنے بھائی بہن ہیں
ان کے تین تین بہنیں ہیں ایک بھائی ہے
اچھا پھر آپ کوئی جاب وغیرہ کرتے ہو
ہ جاب جاب نہیں ہے یہ دکان ہے میری
اچھا اور آج آپ کے یہاں کھانے میں کیا بن گیا گا
میرے وہاں گلک گلکی وغیرہ بنی تھی گل کی روٹی بنی تھی تھی اور رس رس بنا ہوا تھا کل شام کا
اچھا اور آپ کی دکان اچھی چلتی ہے
دکان جیسے ابھی کم چل رہی ہے کیونکہ کمپٹیشن بہڈ ہو گیا آجو بازو میں دو تین دکان ہے
اچھا اور آپ آپ کے پاپا کچھ جاب وغیرہ کرتے ہیں
میرے پاپا جاب کرتے تھے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ابھی یہ سب ریٹائر ہے ہاں ابھی کچھ کام نہیں اور آپ کا آپ کی امی ابا کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں میرے امی ابا کی طبیعت ٹھیک ہے وہ ابھی کھنڈوا گئے ہوئے ہیں میرے سسرال سب سے ملنے جلنے ہاں میں ادا میں ہ آ
ابھی ہردہ میں ہو اور ہردہ کے اندر جو ہے گھومنے لگ جگہ کا گھنٹہ کا
ہمارے ہردہ میں یہاں گھنٹہ گھر ہے پارک وغیرہ ہے مول ہے ادا زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے کھنڈوا اچھا بڑا ہے تمہ اور زیادہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے
نہیں وہ ہردہ میں ندی ودی بھی نہا بولے
ہاں ندی ہے نا بہت اچھا لگتا ہے برسات کے موسم میں ندیوں میں نہانا
ا
جانا گھومنے پھرنے اور آپ کے کھنڈوا میں کوئی ندی ہے
ہمارے کھنڈوا میں چھوٹی ندی ہے بڑی ندی ہے ادھر ہے یہاں دور
میں نے ناگ چن کے بارے میں بھی بت سنی ہوں آپ کے کھنڈ باؤ جو ہے بت فیمس جگہ ہے وہچ
انہیں گھومنے لائق جگہ ہے وہاں پہ م جب لوگ وہاں تالاب ہے تو وہ گھومنے آتے لوگ وہ گ ہیں پھرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں
جی
اور ایے گھومنے لگی جگہ ہے ایک برہان پور ہے وہاں کا قلعہ مشہور ہے اور تین قلعہ ہے وہاں پہ وہاں پہ قلعہ ہے اور مسجدیں ہیں پرانی مسجدیں ہیں وہ بولتے کہ تاج تاج محل جیسی ایک کالی مسجد ہے
ہاں وہاں پہلے شاید رضہ وغیرہ رہتے ہوئیں گے جبھی تو یہ سب چیزیں ہیں وہاں پہ
ہاں اور اس سے پہلے اس سے پہلے آصر گڑھ کے اندر آصر گڑھ میں بھی گھومنے ل جگہ ہے
ہاں وہ بہت پرانا ہے نا عصل گڑھ
ہ ہماری جب بازی ہو آئی تھی تو ہم گئے تھے گومنے
اچھا آپ لوگ گئے ہوئیں گے
ہاں
ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ہے اب آئیں گے تو پھر جائیں گے گھومنے
ہ بران پور گائےئے تھ تم گھومنے
نہیں ابھی تو نہیں گئے ہیں برہان پور
تو آپ کہاں کہاں گئے تھے بھوپال گائے تھے
میں بھوپال ہاں بھوپال میں گئی تھی بڑے تالؤ چھوٹے تالؤ آپ گئے ہو کبھی بھپال
ہاں بھوپال ہاں تو پانچ چھ ایک سال پہلے گیا تھا بھوپال
اچھا پانچ سال پہلے اور آپ کی وائف کہاں کی ہے ان کا مائیکا کہاں کا ہے
وہ چھندواڑا ضلع م ہوگاؤ
اچ آپ جاتے ہو ان کے ساتھ پھر گھومنے
ہاں جاتے ہیں نا گھوم کے آتے ہیں رہ کے آتے ہیں
اچھا
ہاں ادھر بھی چھندواڑا میں گھومنے لائق جگہ ہے پگاڑا کے اندر وہ ایک وہ ایک تو جگہ دو تین جگہ ہے جو پارک ہے وہاں کا چھندواڑا کا اور بہت فیمس ہے ہاں ہ
ج آئیں گے گھنڈوا تو ہمیں بھی لے کے چلنا پھر
ہؤ چھندواڑا چلیں گے آنا چھندواڑا بران پور وہ سب گھوم کے آئیں
نانی کا گھر کہاں پہ ہے
میری نانی کا گھر نانی کا گھر ادھر ہی ہے ٹھنڈ با میں
اچھا نہیں ہم نے پہلے سنا تھا گنور میں
لنور میں رہتے تھے وہ تو کب سے ڈوب گیا وہ
اچھا ڈوب گیا ہے وہ اچ اور آپ کی دادی وغیرہ کا بھی کنڈ وا کائی ہے اچ چ آپ کی ٹوپو وغیرہ ہے
ابھی پانی بہت بھرا ہوا ہے گنور کے اندر ابھی تم ہنومنتیا گئے نا
جی
وہ ہنومتیا کے اندر وہ ڈوب چھیتر کا ہمارا ادھر کا ہی پانی ہے ادھر جو ہمارے گاؤں گاؤں ڈوبے نا ادھر چھنرا ہر پرانا پرانا جو ہرسود ہے اور بولتے کنور ہے ہاں یہ ہر چلر نیا ارسود بنا ا پرانا ادھر جو ہے ادھر پورا ڈوب چھیتر پورا ڈوب گیا ادھر گوگل میں گوگل میپ پہ دیکھنا تو تم کو بتائے گا وہ تو پورا گاؤں ادھر ڈوب گیا ہے تو یہ ہنومنتیا جو وہئی ادھر کے پانی سے بنا ہوا ہے یہ
اچھا اور آپ کے پاپا کے بھائی وغیرہ کتنے ہیں آپ کی پھوپو وغیرہ ہیں
ہاں میرے پاپا کے پانچ بھائی تھے اور ا بھی ہاں میرے بڑپا کے جو بچے ہیں بڑے ا کے جو اچھے ہیں بمبئی میں ہیں
اچھا اور کچھ جاب وغیرہ تو آن لائن ہم کو بتانا ہم کو کرنا ہے کرنیتی
آن لائن ہی کام کرنا پڑے گا اس میں آن لائن ہی میں بھی ابھی دیکھ رہا ہوں اوربھی جس سے میرا ہو جائے گا تو تم کو بتائیں گے
جی پھر بتانا اور سب بڑھیا
ہ
اور آپ آپ کہاں تک کے پڑے ہوئے ہو
میں نوویں بارہویں تک پڑھا ہوں بارہویں گیارہویں تک پڑھا ہوں سمجھ ل یارویں ہاں اوک آپ کو کیا کیا آتا ہے کام میں
ہم کو میں سلائی میں بھی سیکھ رہی ہوں اور ویسے تھوڑی بہت مہندی وغیرہ لگا لیتے ہیں اور گھر میں کام وغیرہ کر لیتے ہیں
ٹائپنگ وغیرہ آتی انگلش ٹائپنگ ہندی تٹ آتی
ہاں تھوڑی انگلش آتی ہے تھوڑی اردو آتی ہے اور ہندی آتی ہے
ٹائپنگ کا پچ رہا ٹائپنگ آتی ہے کیا
ہاں ٹائپنگ ہاں کر لیتے ہیں اچھے سے آتی ہے
ہاں تو اس میں ٹائپنگ وغیرہ اچھا کرنا پڑتا ہے پھر اس میں ڈاٹا انٹری وغیرہ میں کام مل جاتا ہے
اچھا تو آپ کل لوگے اس کے بعد ہمیں بھی بتانا اور سب آپ کے گھر پہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اپنے گھر پہ بھی چلیں گے ادھر بھران وغیرہ گھومنے ہیں تو ساتھ میں چلیں گے پھر
ہاں آپ جب بھی جاؤ گے تو ہمیں ضرور بتائیں گے
ہاں آپ کی میاں کو بول دینا ہم اپنی وائف کو رکھ لیں گے
ہاں جی اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا آپ کوکنگ کر لیتے ہو
ہاں
آپ جیسے گھر میں تھوڑا بہت ہیلپ وغیرہ کرواتے ہو گھر میں کام وغیرہ
نہیں نہیں کرا پا ل اصل میں آن لائن بہت بزی رہتا ہوں نا میں
آن لائن بزی رہتی ہے
ہاں
ہاں اور آنا آپ نے کبھی پھر اردہ آنا ہو تو ہم آپ کو پھر
ٹھیک ہے آؤ ہردہ آئیں گے نا پھر گھومیں گے السلام علیکم
ارے چارا ہو
ہلو